وعلیکم
اور سب بتایا سب خیریت
ہاں
بتائیں جناب کیا ہو رہا ہے ادھر
ٹھیک ہے اچھے روم میں ہو اپنے
ہاں اپنے روم میں ہے
چؤ چھت پہ کتنا سے ہوا بہ رہے ہیں
نہیں ہم پنکھا چلا کے سوئے ہوئے ہیں
گانا سنے ہو صی ہے ہو مصی ہو سناو نہیں دے رہا تمہارے گھر سے
نہیں میرے گھر پہ نہیں
چنو بھیا تمہارے پردار ہیں پہچانتی ہو
ہاں کیوں
نہیں بس بولے ایسے ہی ان کا بھی گھر ادھر ہے
ہاں ہے نا سامنے تو ہے
جاتی ہوں ان کے گھر پہ
ہاں جاتی ہوں تم جاناتتے ہو
ہم کبھی کبھی کام سے جاتے ہیں نہیں تو نہیں جاتے
اپر گئے ہو
کیا
اوپر گئے ہو
ہاں اوپر بھی گئے ہیں
اچھا ہے نا اوپر کا ہر ایک ڈیزائن اور شادی کر
پت کار آت میں ویڈیو کال کا آپشن ڈال دینا چاہیے اچھا رہتا ہے
ویڈیو کال
ہاں
یہ یہ چا تھی رہتا
بہت اچھا رہتا
بولو نا
ہوں سیاں ہوں مورے سییا
دیکھو گانا بز رہا ہے بہت اچھا لگتا ہے اس پہ میں ڈانس بھی دیکھی تھی بہت کے تھا
آرکیسٹرا دیکھتی ہو صرف
ہاں ال
آرکیسٹرا کے علاوہ بھی کچھ دیکھنا چاہیے
اگزامپل
کورین ڈرامہ
کورن ڈٹرامہ
ہ
ہاں یہ تو میں دیکھتی ہوں
لرک سب دتی ہم نہیں دھتے ہیں
ہوں میں بھی دیکھتی ہوں
کیا نہیں کیا کریں گے
ہ
ہر ٹائم کچھ آدمی کرے گا تھوڑے
نہیں میں ایسے ہی پوچھیی ہوں اچھا سنو نا
بولو
اسٹ میں بولی نا اس کے لیے آئی ایم ریئلی سی
ہ ٹھیک ہے
وسےئی تھنک تح تھے نہیں بولنا چاہیے بٹ بولے اس لیے میں کچھ سوچ کچھ نہیں میں بول د اس لیے آئی ایم ریلی سی
ہوں
ہی ابھی ہم دیکھیں ہیں کہ اور اپنے اس کیڑے کو آئی مین کسن کا بول د نا ٹھیک ہے سوری اس سے بھی نہیں بولنا چاہیے بٹ غلطی اس کا تھا
ہاں ہاں بول دیں گے
ا کیا بول دو گے غلطی اس کا تو اسے مت بولنا
کیسے بولیں گے
کیسے بولیں گے
ہاں کیا بولیں گے اس کو
نہیں نہیں اسے کچھ توورنا
اور
بھائی جان ایک بار آپپ اپنےپر صرف م آپ کو ولیوم
ٹھیک ہے
کیوںکہ تم تو کچھ بولے بھی نہیں ہو اور میں تمہیں بے کار میں بولتی ہوں نا اسنی سی بٹ تمہارا کھیبرا کیسن ہے نا اس سے کچھ بٹ بولنا
ٹھیک ہے نہیں بولیں گے
وسے ت بہت اچھا ہو
ہ ابھیس سون رہ تھوڑی دیر میں تھوڑے دیر میں ہم برا ہو جائیں گے پھر
ارے نہیں میں ایسے ہی بول دیتی ہوں بٹ میں دل سے بولتی ہوں تم ب دیتی ہوں میں جنا بول
اچھا بٹ تم سامنے نہیں آئی ہو آج آ
اس کے بعد ہی رہے گا
او ہاں
ایک م دے کے دیک ہیلو ہ بہار کی اوج
تم سامنے نہیں آئے تم کو ہم دھیان سے دیکھے بھی نہیں ہے
ا تماری گرلفرنڈ تری
بن جاؤ نا تو ہم روک تھ ہو رہی ہے
نہیں
منجؤ
سے تو دھوکا دینے کے بارے میں سپنا میں بھی نہیں سوچ سکتی ہ
بہت سلوئل کیا
ہوں
کیا
کیا بول رہے تھے کچھ بول رہے تھے
نہیں تم بولی ہو پت ہے تمیں تم بولے کیا؟
ہ نہیں نہیں کچھ نہیں بولو تمے کچھ نہیں بول تھی
میں بھی کچھ نہیں بول رہا تھا
ہوں اس کے سنو اچھے سے بات کر لو اس کے بع تھوڑی کال کروں گی بس ہم لوگ کا دو یا ایک کال باقی ہوگا نا
ہاں تمہارا مرضی تم کال کر سکتے ہو نمبر یاد کر لو
نہیں نہیں نہیں
تمہارے لیے بی ایف سے کم تھڑی ہیں
ا
ہم کو فلاٹ کرنا اچھا لگتا ہے
سب کے ساتھ کرتے ہو نا
نہیں صرف تمہارے ساتھ کر رہے کیوٹی
ا کیا یار کچھ بھی
کیونٹی نہیں بول سکتے تم کو
نہیں
پلیز میں
نہیں نہیں
بولیں گے ہم
اس میں تو لاسٹ بال تمہارے بولنے نہ بھولنے سے تھوڑی فرق پڑتا ہے
پڑے گا پڑے گا بعد میں یاد آؤں گا نا تو سوچنا خود خود سوچو گی
پت ہے مجھے کیا بولتے ہیں
چھ
بی بیی چاند اس کے بعد ڈارلنگ بیٹا
اب میری ج مجھے بیٹو بلاتی تھی بیٹو بوا بچہ میرا بچہ میرا
ہاں میرا بچہ بولتا ہے مجھے اچھا کی یاد دلوا دی ہے اور میرا اتنا نام ہے اس کے مطلب مجھے بولتا ہے میں اسے بولتی ہوں ایک منٹ
اچھا ہاں تھوڑا ساچ نہیں بی ایف ہے سچ سچ بتانا
ہاں
قسم سے
ہاں
نہیں ہوگا تو مجھے بنا لینا ہوگا تو کوئی بات نہیں
کتنا دیر ہوا
ابھی تو سات منٹ آٹھ منٹ ہو گیا
کھانا وناا یہ سب کھا لے
ہاں کھا لیے
کیا کھایا
ہم کائے چکن روٹی
چے بک ہوں
بھائی چل گیا
ہ نہیں
وہ کس سے بات کر رہا ہے ابھی
ا یہ س تو
سنو نا
ہ
ان سا چ میں بی ایف اے
ہاں
مجھے نہیں لگتا
کیوں
نہیں ہے جھوٹ بول رہی ہو
سچ میں
ہ نہیں ہے
ت کیوں نہیں ہے
ہو ہی نہیں سکتا نہیں ہوگا
کیوں نہیں لگتا ہے
ایسے ہی نہیں ہے
ہاں
مجھے بننا ہے نا بی ایف
ہ مینا
نہیں میں بنوں گا نا سنا مجھے بنا لو مجھے بنا لو بنا لو نا
نہیں
پلیز نے
نہیں
فلیج
جب اتنا مار ماروں گے نا
کیو
ا میں اچھی بھی نہیں ہوں بےیکار میں پچھتاؤ گی میں بول رہی ہوں
نہیں مجھے اچھی بری سے مطلب نہیں ہے
ا ج مجھے آ سکتے کی ہو
آج ہی دیکھے آج تک بول رہی ہو
وہیں تو میں اچھی نہیں بات مت کیا کروں م اس سے ملبیف ہے
میں میں کروں بابا
کتنا ٹائم ہوگا
دیکھ ریکھ کتنا ٹائم ہو گیا ہ دس منٹ ہو گیا ہے بابو
کت
ٹھیک ہے اس کے بعد لاسٹ کال ہوگا
کون س کائے بھ جان چاولائے
بائے